دیکھو نیلم نے فون کیا بولا میرے ساتھ بات کرو فائیو ٹائمز اس نے آئی ڈی بنائی مطلب اپنے نمبر سے دوسری والی میں نے بولا کہ میں اس کے ساتھ کر رہی تھی اس نے بولا کہ نمبر دو اس کا آپ کا میں نے بولا رکو میں بولوں گی اس کو وہ وہیں سے کریں گے آپ کے ساتھ پانچ ابھی نہیں ابھی وہ میرے ساتھ کریں جب آپ فری ہوگی ٹھیک ہے میں دوں گی نمبر اس کو پھر وہ پھر پھر بولا میں نے اقرا وہ اقرا کے ساتھ کرنا میں اس کا بھی نمبر دوں گی اس
ٹھیک ہے اچھا کیا اچھا کیا جب نیلم فری ہوگی نا میں تو نیلم کو بولنا مجھے کال کرنا جب میں فری ہوگی تو میں
ہاں اب مجھے ٹونٹی فائیو ہوں گے ٹھیک پھر میں اقرا اس کے ساتھ کروں گی
ہاں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بھی بات کر سکتی ہو اور سناؤ
بس میں اس کو دوں گی اقرا کا بھی نمبر ٹھیک ہے
ہاں دینا اس کو اقرا کا بھی نمبر آپ اسے میرا نمبر بھی دینا کیونکہ میں ریسیو کر سکتی اور میرے جو تین ٹاسک ہے نا اس میں پینڈنگ میں دیکھ کی ہو ہو جاتے ہیں کسی کو
وہ مجھے ہو مجھ آپ کو میرے ساتھ کرنے نا تین مجھے بھی آپ کے ساتھ تین کرنی اس نمبر سے ہم وہ رکھنا ا وہ رکھنا ایسے ہی ٹھیک کر کے رکھنا میں کل کروں گی ٹھیک ہے
اوکے ٹھیک ہے کل اسی ٹائم کرنا جب اروا سوئے گی نا کال تو اسی ٹائم کرنا اگر اور نہیں سوئے گی اس ٹائم کل تو اس
نہیں مجھے لاگ ان کرنا ہے نا دوسرا والا پھر نمبر پہلے میں یہ کم پلیٹ کروں
آپ اب یہ جو ٹاسک ہے نا یہ پورے کمپلیٹ کرو اس کے بعد آپ کو
وہی میں نے سنا کہ
ٹھیک ہے آپ نیلم کو نمبر دینا میرا میں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں پانچ ہاں میں نے اس کو دی نظر تو وہ سوئی ہے دیکھنے گئی کہ وہ سوئی ہے کہ جائے
اس نے بولا پہلے میرے ساتھ یہ ہے نا مسئلہ اگر دیکھو دس بھی کر میں آپ کے ساتھ ہی کرتی دس اور دس کسی کے ساتھ تین ہی
ہو دس
نہیں میں پانچ آپ وہاں سے پانچ نہیں کہاں ہو سکتا ہے
نہیں کسی نے مجھے کہا کہ دس ہو سکتا
ایمن ہاں دس ہوتے ہیں جب آپ کرو وہاں سے پانچ میں کروں گی ہوئے دس
اچھا ٹھیک
ہاں اور کیا ایسے نہیں ہو سکتے ہیں پھر کسی نے بولا پیمنٹ کٹ جاتی ہے
کوئی بات نہیں آپکے ساتھ کاٹیں اس میں کتنا منافع ہی خو ہونٹ تھک جاتے ہیں بات کرتے کرتے کرتے کرتے تو پھر پھر اس میں کیا لینا ہی ہے اتنا دیکھو اتنی میرا میرا سر درد کر رہا ہے تو آپ مجھے کتنی ہی پیمنٹ ملے گی اس میں بھی وہ دیکھیں گے کہاں کہاں غلط ہے وہ کٹیں گے پھر کچھ پیسے بھی ڈالیں گے وہ
ہے نا آپ کے سات پانچ آپ نے اچھے کیے یہ پانچ اس کے تو آپ کے آنے چاہے ایٹی ایٹی ایٹی روپیز
ہاں اب اللہ جانے کیا کر سکتے ہیں وہ بن ڈالیں گے ای ڈ یہ نہ میری نا قسمت ہی پتہ ہے میری قسمت خراب ہے جو کام میں ہاتھ میں دیکھو جو کام میں ہاتھ میں لیتی ہوں نا اس میں پھوٹ آ جاتی ہے یہ اتنا اچھا چل رہا تھا کاریہ جب میں نے اس میں میں نے کہا نا میں بھی کروں گی تو اس میں پوٹ آ گے سرور ایشو آ گیا نیٹورک پرابلم آ گئی وہ یہ تو میرے ٹاس میرے ٹاسک پورے ختم ہو گئے
میرا قسمت ہی خراب ہے فیصل نے ٹھیک کیا تو مجھے پندرہ دن سے سرور پرابلم تھی بیس دن سے
مجھے مت آتا ہے یہ ٹھیک وھیک کرنا یہ موبائل کی نالج مجھے بہت کم ہے
ارے فیصل نے کیا مجھے بھی کہاں آتا ٹھیک کرنا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا
جی تو مجھے نا یہ اتنی نالج نہیں ہے اب یہ جو ٹاسک کا کام ہے یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ٹاسک کیسے خراب ہوتے پہلے مت مجھے پتا تھا میں کال کرتی تھی تو وہ ریسیو ہی نہیں ہوتا تھا تو پھر میں دوسری بات کرتی تھی اس
اس پہ کہتے تھے کہ آپ کا آپ نے جو میسج آتی تھی آپ کل ہی ٹاسک کھو گیا ہے آپ نیا کرو نیا کرتی وہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے میرے سارے ٹاسک خراب ہو گئے ہاں وہ سوئی
دیکھو میں بولوں گی اللہ کی قسم مجھے بھی یہ قسمت کا ایشو ہے مطلب میں نے اپنا قسمت آزمایا ہے
میری قسمت میری میری اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جب بندہ بولتا ہے کہ قسمت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ اللہ بولتا ہے جو میں دوں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو مگر میں نے جو خود کو دیکھا نا خود کو جو محسوس کیا نا تو مجھے نا میری قسمت بہت خراب ہے دیکھو میرے میرے چار بیٹ ٹے تھے وہ نا پیٹ میں ہی مر گئے تو انکو اب کیا کہنا کے ہاں ہاں بولتے ہیں کہ غفلت کی بارش ہوتی ہے تو بھول جائے
تھی نا جڑوا بھی دو
ہ پھر جڈوا دو ہو گئے پھر ایک ہو گیا کہتے ہیں غفلت کی بارش ہوتی ہے تو انسان بول جاتا ہے لیکن وہ تو ایک ایک بار مر گئے میں تو تو دن میں ہزار بار مرتی ہوں جب مجھے وہ یاد آتے تو میں اس ٹائم مرتی ہوں مجھے نا اگر کچھ پڑھنا پڑھنا ہوتا ہے نا پڑھنا ہوتا ہے نا اگر وہ زیادہ مطلب چھوٹا لکھا بٹ ہوتا ہے نا تو مجھے وہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے جب مجھے بولتا ہے نا کوئی دوائی پہ دیکھو ڈیٹ وغیرہ تو مجھے اتنی پر بلم ہوتی ہے کیونکہ جب میں نے میں نے اتنا رویا ات اتنا رویا کہ جو چھوٹی الفابیٹ ہے نا وہ مجھے دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں
اور کیا ہوتی ہیں پرابلم بہت
جب میں سبزی صاف کرتی ہوں نا تو میں آنکھیں ایسے کھولتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیڑا تو نہیں ہے اس میں کیونکہ مجھے اتنی پروابلم ہوئی ہے آئز کو اور جب بھی میں روتی ہوں نا پھر میری آنکھوں میں اتنی درد ہوتی ہے اتنی درد ہوتی ہے میرے سر میں اتنا درد ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم جب میں روئی تو میری آنکھوں کی جو آنسو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوئے میں روئی روئی میری میری ماں کہ وہ میرے پاس بیٹھتی تو پھر وہ بھی روتی تھی میں نے اس کو کہا آپ کیوں روتی ہو میں اتنا روتی ہوں آپ کیوں روتی ہے میرے میرے تو بچے مر گئے آپ کیوں روتی ہو ممی اس نے کہا آپ اپنے بچوں کی یاد میں روتی ہو میں تمہیں دیکھ کے روتی ہوں کیونکہ تم بھی تو میری بیٹی ہو نا تم جب روتی ہو تو میرا دل پھٹتا ہے مجھے بھی رو میں بھی روتی ہوں جس طرح تمہیں تڑپ ہے اپنے بچوں کی اسی طرح مجھے تمہاری تڑپ ہے اسی لیے رو رہی ہوں
ہم نے جلدی یہ ٹاسک ختم کیے
آپ ہو گیا یہ بھی ختم
آج ہاں اب نہیں ابھی چھ سیکس منٹس سوہے وہ
ہاں ہاں تو اس نے کہا کہ جب آپ روتی ہو تو مجھے بھی رونا آتا ہے تو یہی ہوتی ہے ماں
ہاں اور کیا
ماں کہتے ہیں ماں کی گود میں کہتے ہیں نی ہاں کہتے ہے نا ماں کے پاس بیٹھو اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ کم ہوگا جب بھی مجھے بچوں کی یاد آتی ہے تو میں ممی کو کال کرتی ہوں تو اس کے ساتھ باتیں کر تی ہوں اس سے نا مجھے فرق ہوتی ہے مگر سچ میں جب پال جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو اللہ مطلب ڈپریشن میں فرق ہوتا ہے
ہوں
جب میں گھر جا تی ہوں تو میں میں ممی کو بولتی ہوں آپ ادھر بیٹھو میں آپ کی گود میں سر رکھوں گی کیونکہ مجھے مجھے ضرورت ہے آپ کی تو میں جب سر رکھتی ہوں نا تو میں سب بھول جاتی ہوں بچوں کو سب کو بھول جاتی ہوں جیسے جنت کے باغ میں میںرا سر تی ہو
اور کیا
تو یہی ہوتے ہیں ما مطلب پیرنٹس ہے نا
آپ کو بہت ہوا
مجھے بہت ہوا مجھے میری صحت بھی اب خراب ہے
کیا اس سے ہوتی ہے صحت خراب
تو مجھے جب میں ایل ڈی میں تھی تو ڈاکٹر بولتے تھے کہ جب اگر آپ کو سیزر کر کے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی ویکنیس نہیں ہوتی جو آپ کو نارمل ڈلیوری سے ہوئی آپ کو پتہ ہے آپ کتنی ویک ہو گئی ہو آپ کو پتہ ہے آپ کیسے بچی ہو ہمیں یہ آپ کے بچے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں خود جان دیتے ہیں آپ کو بچا تے لیکن ہمیں ہم ہم ہم سوچتے ہیں کہ آپ کیسے بچی آپ کیسے اس ٹائم میری اتنی حالت خراب تھی آپ بس اب اللہ کا شکر ہے کہتے ہیں نا سب کا ہیپی اینڈنگ تو سب کا اینڈ تو اچھا ہی ہوتا ہے نا اللہ کا بہت شکر شکر ہے شکر ہے تو اس نے مجھے اب اروا دی
جیسے ہمیں یہ مصیبت تھی تو عمیر کا مثال اب ہوا اینڈنگ ہوئی
ہاں کہتے ہے نا آپ کتنا بھی کتنا بھی اٹھاؤ جتنا آپ کو اٹھانا ہے آپ کو وہ آپ کو اٹھانا ہے جب اینڈ ہوگا تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اینڈ ہو گیا اور اینڈ سب کا ہوتا ہے ہیپی انڈنگ پھر میں بولتی تھی ہیپی ہیپی اینڈنگ میری بھی ہوگی
میں نیلم کو دوں گی آپ کا اور اقرا کا بھی نمبر
ہاں ٹھیک ہے آپ دینا اس کو میرا نامبر آپ پہلے کرو اقرا کے ساتھ بات آپ دیکھو وہ فری ہے
آپ دیکھنا آپ دیکھنا وہ فری ہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں دیکھوں گی چلو اللہ حافظ
نہیں رکو ابھی تو ابھی تو ایک منٹ باقی ہے
میں مت یہ چ اٹائی مجھے اتنا اتنا میرا فون اتنا پتا ہے میرا فون کتنا خراب ہے یہ مجھے میں کہاں دیکھوں گی ٹائم پہ
اچھا نہیں ابھی تو آج تو ٹھیک بات ہوئی
ہاں
آپ نہیں کاٹنا میں یہی سے کاٹوں گی
کوئی بات نہیں پتا ہے کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں کچھ اور کماتی
اچھا میں نیلم کو دوں گی تو ٹھیک ہے اللہ حاف اللہ حافظ ہ میں کاٹوں گی